ا چورا چورا ت تم ڈا ہاتن د رٹ پیٹ م وہگر تم کال ٹیک کال ہلو ہیلو السلام علیکم ہیلو ہاں آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے ہیلو
ہلو وعلیکم السلام ٹھیک کو ہو
ہاں الحمد للہ میں ٹھیک ہوں اور آپ بتا آپ ٹھیک ہو
ہاں ٹھیک اب ٹھیک ہو اچھے سے ہاں
الحمدلہ سب ٹھیک اچھا آپ کی ممی ٹھیک ہے آپ کے پاپا
وہ بھی ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے آپ بول
ہاں الحمد اللہ ہم بھی ٹھیک ہے آج کالج گئی تھی آپ
نہیں کل جان ہے اسسائنمنٹ سبمٹ کرنے انٹرنل ایگزام
کس سبجیکٹ کاس
پوولٹیکل پولٹیکل میں نے ابھی نہیں بنایا اس لیے میں نے میں اس لیے آپ کو بول رہی تھی ہم جائیں گے وہاں پیرویز بھائی کے پاس اور وہاں سے میں اسائنمنٹ بھی لاؤں گی
ہاں لیکن یہ اب لیٹ ہو گیا نا اب میں ایک کام کروں گی ا میں سے ڈائریکٹ کال کروں گی ٹھیک ہے نا
ہاں
وہ جب گھر جائے گا نا یہاں وہ اچھے سے بات نہیں کرتا دکان پہ اس کو وہاں پہ بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے جب وہ گھر جائے گا تو میں مما سے اس کو کال کریں گے اور وہ یہ اچھے سے پوچھے گی
ہاں اور یہ اس کو کیا بولتے ہیں نوشیر مجھے کال میسج کر رہی تھی
کیا بول رہی تھی
کال کرو آپ آپ نے کیو اسے کوئی کال
نہیں بہت ٹائم ہو گیا میں نے اس سے بات نہیں کی
ہم کال کریں گے اس کو بھی کریں گے کال اور میں مہوش کے ساتھ میں ا بھیھی کروں گی
ہاں
آ ابھی نوشن کے ساتھ کرناال میں میوش اپ بھی نوشین کے ساتھ ابھی کرنا کال میں نوشن کے ساتھ کروں گ کہ پھر میں سمیرا کے ساتھ بھی کروں
ہاں میں ایئمن کے ساتھ بات میں کول
ٹائم آتاہے
ہاں ٹائم بھی نہیں میں تو بزی تھی میں ایکچولی صوبور گئی تھی کچھ شاپنگ کرنے ابھی آئی ہوں وہاں سے ہاں وہ سڈنلی ڈسائڈ ہوا ہاں بہت گھومے ہیں وہاں پہ تو نئے دکان دیکھے ابھی ہمیں ایکچولی نہیں آتا نہ بارگینگ کرنا تو ہم سیکھ رہے تھے ایسے مارکیٹنگ وغیرہ یا بارگیننگ کرتے ہیں کیسے ہم بہت زیادہ دکان تھ لیکن وہاں پہ سب یہ جو شوز تھے پیور بلیک کا ہی نہیں ملا اس میں کچھ ڈفرنٹ کلرس ایڈ تھے
اچھا
بلیک ہی ملتا ہے یہ جالی والے
ہاں وہی اس کو کیا بولتے وہ
کیا بولتے ہاں کاٹن بوٹس ہاں پھر وہیں ملا اور ہمیں وہیں خریدا مجبور ہو گیا
وہ آتا ہے ہیں ڈھائی سو پانچ سو میں آتا ہے وہ
کوالٹی ڈفرنٹ ہوتی ہے ڈفرنٹ پرائسز پہ آتا ہے ہم نے چار سو والا وہ ساڑھے پانچ سو والا ایکچولی وہ وہی کہہ رہا تھا ساڑھے پانچ سو پھر ہم نے چار سو میں لایا
اچھا چار سومیں
ہاں وہ لیکن اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے میں نے دیکا اس میں کوالٹی ڈفرینس ہوتا ہے
کچھ کھایا آ پنے
کچھ نہیں ہمیں ٹائم ہی نہیں ملا ہم کہ رہے تھے ہم ایٹ لیسٹ جوس خریدیں گے وہ بھی پھر ہم نے نہیں خریدا جب بارش ہوئی وہاں پہ پہ بہت زیادہ پھر ہم دوڑے گاڑی کی طرف یہاں بھی بارش ہوئی ابھی ہاں سوپور میں بہت زیادہ بارش ہوئی نہیں وہاں پہ بہت بارش ہو رہی تھی پھر ہم جلدی گاڑی میں بیٹھے اور گھر آئے
او او
نہیں آپ نے اسائنمنٹ شیٹس لائے اس کے لیے
نہیں نہیں میں لاۓ مجھے اب کاپی ہے
ہاں
میں اس کی میں کل پہ لکھوں گی پھر اس کی ک پیجز کٹ کروں گی وہ
پھر کتنے مارکس لگتے ہیں اسائنمنٹس کے
ہمم وائی وا ایسائمینٹس ایسائمینٹس کو ٹوونٹی آ ٹین وائی وا کو اور ٹوئونٹی اٹینڈینس ہوگئے نا ففٹی
اٹینڈینس کے الگ مارکس ہوتے ہیں اس میں
ھمم اٹڈینس اور پزنٹیشن اور ہمیں ٹائم ٹائم اپ ملا مطلب ہم نے فسٹر ایگزام دیا اس کے بعد سیکنڈ سمیسٹر تھا یہ ڈیش نکلا پھر سر نے ہمیں پڑھا اور ہم ہم نے مطلب ہمیں چار یونٹ تھے پولیٹیکل سائنس ہم نے تین ہی پڑھی تو سر پھر ہمیں ٹائم ہی نہیں ہے پھر ایکزام تھا نہ جون میں
ہاں
تو پریپریشن بھی کر رہے تھے تو اس لیے ہمیں پریزنٹیشن بھی دیینی تے پھر ہم نےپریزنٹیشن نہیں دی
بہت ہییکٹک ہوتا ہے ہم مجھے بھی آب بھی جائیے آن لائن سبجیکٹس چوز کرنے ہیں مائنر میجر یہ مائنر سبجیکٹ اور ملٹی یہ سب بھی چوز کرنا ہے ہمیں ابھی میں کاشفا سے بات کروں گی کہ ہم آن لائن چوز کرتے ہیں
اور ایمن ٹھیک ہے
ہاں وہ بھی ٹھیک ہے
کل آنا آپ کل پانچ بجے ہم جائیں گے
ہاں یہ دیکھو دیدی گھر کیوں چلی گئی آج اتنی جلدی
بولا ان کو جانا یہ سنڈے کو یہ پکنک
اچھا
تو بولا میں گھر جاؤں گی نہاؤں گی اور کب لو
ہاں میں نے اسے بولا تھا کہ آپ اتنی جلدی کیوں گھر جا رے اس نے بولا مجھے گھر پہ کام ہے گھر پہ کوئی نہیں ہے عبدا بھی تھی اس کے ساتھ
ہاں وہ بھی تھی
ہم جب گئے تو وہ لوگ گاڑی میں بیٹھے تھے آلریڈی
اس نے مطلب پیش آ ہے آپ کو
ہاں پہلے وہ دیکھ رہی تھی پھر میں نے سلام کی وہ بات کی پھر پہچانا اس بات کیاں سے
او اوو
کیا ہو
پتاہ نہیں کسی جگہ سے بہت زیا رہا یہ ونڈ ٹھنڈر
تو اور سانو کیسے الا بنوک اچک اچھا کتنے منٹس ہوئے
سکس
اب اسکس ہوا اچھا چار منٹ باقی منتشا کی ویڈیوز میں ہیران ہوں کیسے ویڈیوز بناتے ہے
یار مجھے اس مجھے پین کارڈ کی ٹینشن ہے اگر پین کارڈ بن بن جاتا نا ہمارا
نہیں وہ بن جائے گا پہلے لیکن برتھ سرٹیفکیٹ بنانی بھی ضروری ہے پھر اس نے بولا کچھ ساکیا نے
اس نے کچھ نہیں بولا ہم کل جائے گے نا پیروز بھائی کے پاس اسے بولیں گے ہم کیا کیا کرنا ہے تو ہم من یہ برتھ سرٹیفکیٹ اس لیے کہ مطلب اس کے لیے ہمیں کہاں جانا ہے کیا کر ر کاش اوبی مگربچھاسے بولنا آپ
ہاں کاشوین نے بولا میں بھی یہ پین کارڈ بنا کے رکھوں گی یہ امپورٹینٹ ہے
ہاں پھر ہم اس کو دیں گے وہ پین کارڈ سارے ڈیٹیلز مارک شیٹ وہ ایٹسٹرا اس کو دیںے کیا بولیے ہم اس کو پھر سینڈ کریں گے تو تو اسی حساب سے پھر ہم جوائن کریں گے
ہاں میں بولوں گی اس سے جے کے بوبی کا سلیکشن لسٹ اب نکلا ہے کانسلنگ کے بعد
دیکھو
ہ نہیں تھوڑی کاؤنسلنگ کیا میں دیکھی
ہاں تو کو نہیں
اس وقت لیکن اس ٹائم شاپنگ کرنے میں بہت مزہ آتا ہے
ہاں اسٹمات ہوتی ہے زیادہ دھوپ
ہاں اس ٹائم گرمی زیادہ نہیں ہوتی ہے اور مزہ بھی آتا ہے تھکے بھی نہیں ہوتے ہاں لیکن کالج سے آ کے
ہاں
اس ٹائم کاشوا کہتے ہیں کہ میں گاڑی تک نہیں پہنچوں گی
وہ زیادہ لیزی ہے اس کو مطلب وہ وہ مت کرتی ہے گھر پہ کچھ اچھی بات بول بول بھول گئی آپ کو پتا ہے یہاں پہ ہے نا وہ مزل بھائی ہے جو آپ کا کزن ہے وہ کیا
کون ہاں
مذور آکھنے ہاں
انکا کیا ہے ہیلو
آپ کو پتہ ہے اس جو ہے اس کو کیا بولتے ہیں وہ اوزون ڈاک
ہاں
اپپوزٹ کھولا جم سینٹر کیا
جم سینٹر
ہاں بولا صبح لڑکیاں جاتی ہے اور شام کو لڑکی منتھلی فی ہے فائیو ہنڈریڈ اور پہلے ایڈمیشن کے لیے ایٹ ہنڈریڈ مطلب پے کرنے اللہ کی قسم میں جاؤں گی میں فسٹ اگست کروں گی
ہاں اگر ہاں میں بھی جوائن کروں گی پھر اگر انہوں نے فری میں کیا میرا تو
ان کا نہیں انکا نہیں پر انا دکان کے اپوزٹ مطلب وہ کیا بولتے ہیں زن اور
ان کا یہ وہ دکان کن کا ہے لیکن جن سے سینٹر کیس کا ہے وہ مظور آنکل کا ہے یا پھر ان کا
نہیں ان ان کا نہیں میں بول رہیوں اسی راستے سے مطلب
اچھا اس راستے سے مجھے لگا ان کا مت ہے میں نے میں تو خوش ہو رہی تھی کہ مجھے فری میں کر دیکےچ
اگر آپ آؤ گی فسٹ اگست ہم چائیں گے کر گے
کیاسئیں گتنا
وہ بھی سوچتے ہے سنو ہاں آپ کیا سنو جو ہم میر پیسے آئے اتنے ہمیں جمع کریں گے سنو ہم کی
ہم ہی جمع کریں گے
اچھا یہی پیسے لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے نا اس میں ٹائم لگتا ہے
وہی میں بھی سوچ رہی ہوں ہم فسٹ اگستک ہم فسٹ اگست تک کر گ یہ سب جامع ہملب ہم ابھی ٹوئنٹی دیز ہے نہ ہلو
ہاں
ہم ٹئونٹی ڈیز میں کریں گے سب پیسہ ملب اگر تھانڈ ہوا نا
ہاں
ایڈمیشن کے لیے ہمیں سیون ہنڈریڈ پے کریں گے اور منتھلی پھر یہ اس کو کیا بولتے ہیں فائیو ہنڈریڈ
پھر ہم ان دنوں لگاتار جو ہے ایک دن میں سارے ٹسکس کمپلیٹ کر
ہاں کمپلیٹ کرنی اچےا نو شید میر سے بھی آہ میں ابھی کروں گی سمیرا سے کال اور مہویش کو بھی کرنا اور نوشین کو بھی کرنا ہے
آپ بھی ایئمن سے بات کرنا پھر ٹھیک ہے
ٹھیک ہے
پیمنٹ کو بھی کرنا وہ اٹھائی لیکن پہلے مجھے میسج کرنا کہ اگر ایئمن کے پس فون ہوا تو کال کر لینا
ہاں ٹھیک ٹھیک
ہاں کتنے منٹ آیا
ٹین ٹویل
ٹین ٹویل ٹھیک ہے اب میں کاٹتی ہوں کال ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ